ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہو تم
میں بالکل ٹھیک ہوں تم بتاؤ تم کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں بہت دن بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے آج کل تم کہاں مصروف رہتی ہو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تمہارا
بس یار آج کل کی مصروفیت ہی ایسی ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا سارا دن بس انہیں چیزوں میں نکل جاتا ہے جو ہمارے آس پاس ہے
میں بھی ہاں صحیح کہا تم نے یہ بات تو تم نے بالکل صحیح کہی آج کل کی زندگی نی تیز ہو گئی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا ویسے تم کس قسم کی مصروفیت کی بات کر رہی ہو مجھے بھی تو پتہ چلے کہ تم کیا نیا کر رہی ہو
میں دراصل بات کر رہی تھی ان جدید آلات اور ان چیزوں کی جو ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہے مطلب یہ جو نئے زمانے کے آلات ہے جیسے کہ یہ ہاتھ میں پکڑنے والا چھوٹا سا ڈبا جس پر ہم سارا دن لگا ا لگے رہتے ہیں اور یہ جو تناظر بدل رہا ہے سب چیزوں کا
او ہو تم تو اس نئے دور کی ایجادات اور آلات پر بات کر رہی ہو ہاں یہ تو تم نے بالکل درست فرمایا اگر ہم بھی دیکھیے تو صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو سونے تک ہم انہیں چیزوں کی گہر ا گہرائی میں ہو ہے اس کے بغیر تو ہ اب گزارا ہی ممکن نہیں لگتا
بالکل صحیح کہا تم نے لیکن کبھی کبھی میں سونچ تی ہوں کہ کیا ہم اس کے اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ اگر یہ ایک دن کے لیے بند ہو جائے تو ہماری زندگی تھم سی جائے گی تمہیں کیا لگتا ہے کیا اس نے ہمیں فائدہ زیادہ دیا یا نقصان
میرے خیال ہے کہ اس سے سوال اس کی سوال کے دونوں پہلو ہے اگر ہم فائدے کی بات کریں تو اس نے ہمارے کاموں کو اتنا آسان اور تیز بنا دیا ہے پہلے زمانے میں جو کام ہفتوں میں ہوتے تھے اب س سنائی میں ہو جاتے ہیں کسی سے رابطہ کرنا ہو یا کوئی معلومات لینی ہو سب کچھ چٹکیوں میں ہو جاتا ہے
یہ بات تو تمہاری صحیح ہے کہ رفتار بڑھ گئی ہے اور مشکلات کم ہو گئی ہے لیکن اس رف تار کے چکر میں ہم نے جو سکون کھویا ہے اس کا کیا پہلے لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو دل سے ملتے تھے اب اگر چار لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو سب کے سب اپنے اپنے آلات میں جھوکے ہوتے ہیں
تمہاری بات میں وزن تو ہے انسانی تعلقات پر اس کا برا اثر ضرور پڑا ہے لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہو گئے ہیں مگر اس کا ایک اور رخ رخ بھی تو دیکھو اس جدید دور نے ان لوگوں کو کو بھی آپس میں جوڑ دیا ہے جو دنیا کے دو مختلف کونوں میں رہتے ہیں پرانے دوست اور رشتتے دار جو بارسوں کے پہلے بچھڑ گئے تھے اب دوبارہ ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں
ہاں یہ تو ہے ان دور کے رشتے داروں کا رابطہ تو بحال ہو گیا ہے لیکن کن جو گھر کے اندر ہیں ان کے درمیان کی دیواریں اونچی ہو گئی ہے بچوں کو ہی دیکھ لو پہلے وہ باہر میدانوں میں کھیلتے تھے مٹی میں کھیل تے فزیکل صحت اچھی رہتی تھی ان کی مگر اب وہ بس ایک ہی جگہ بیٹھ کر ان چھوٹی کھڑکیوں اسکرینس میں گھوم گھوم رہتے ہیں اس سے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر برا اثر پڑتا ہے
اس بات سے میں بالکل اختلاف نہیں رکھ س نہیں کر سکتا بچوں کے جسمانی سرگرمیوں واقعی بہت کم ہو گئی ہے اور ان کی آنکھیں آنکھوں اور ذہن پر اس کا بہت بہت اثر پڑ رہا ہے لیکن اگر ہم تعلیم کے شعبے کو دیکھیں تو اس نئے دور نے علم کے دروازے سب کے لیے کھول دیے ہیں آج ایک بچہ گھر بیٹھے دنیا کے سب سے بہتر ترین کتابیں پڑھ سکتا ہے اور نئی مہارتیں سیکھ سکتا ت ہے
تعلیم کی بات تم نے بالکل ٹھیک کی پہلے زمانے میں اگر کسی موضوع پر معلومات چاہیے ہوتی تھی تو لائبریری کی کے چکر کاٹنے پڑتے تھے اور پھر بھی شاید وہ معلومات نہ ملتی جو چاہیے ہوتی تھی اب تو ایک انونگلی کی جم ش سے دنیا بھر کا علم آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے لیکن اس علم کے سمندر میں سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا
بالکل غلط معلومات اور افواہیں پھیلانا اب بہت آسان ہو گیا ہے لوگ بنا سوچے سمجھے ہر بات پر یقین کر لیتے ہیں اور اسے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اس لیے اب ہماری یہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ ہم سچائی کی تشر تی کرے ویسے کیا تم نے سوچا ہے کہ روزگار کے موقع پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے کتنے نئے طریقے نکل آئے ہیں ہمیں کام کمانے کے
ہاں روزگار کے حوالے سے تو واقعی ایک انقلاب آیا ہے اب لوگ گھر بیٹھے بیٹھے مختلف ممالک کے لیے کام کر رہے اور عزت کی روزی کما رہے ہیں خواتین کے لیئے خصوصا جو گھر سے باہر نہیں نک ل سکتی ان کے لیے تو یہ ایک بہترین تحفہ ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو گھر بیٹھے ہی دنیا کے سامنے پیش کر سکتی ہے اور خود خفیل بن سکتی ہے
صحیح کہا میری اپنی ایک رشتہ دار خواتین ہیں جو گھر بیٹھے کبڑوں کا کاروبار چلا رہی ہے اور ان کا سارا نظام انہیں جدید آلات اور ان کے سارے ذریعے چلانے والے رابطوں پر مناصر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سے پرانے پیشے ختم بھی تو ہو رہے ہیں نا وہ لوگ جو پرانے طریقوں سے کا طریقوں سے کام کرتے تھے ان کے لیے اب اس نئے دور کے ساتھ قدم سے قدم ملانا مشکل ہو رہا ہے
یہ تو دنیا کا قانون ہے جب بھی کوئی نئی تبدیلی آتی ہے تو پرانی چیزوں کو راستہ دینا پڑتا ہے جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں بدلتے وہ پیچھے رہ جاتے لیکن مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اس تیز رفتار زمانے میں انسانی دماغ پر دباؤ بہت بڑھ گیا ہے ہر وقت ہر کوئی ہر کسی کے لیے دستیاب رہنا چاہتا ہے جس سے ذہنی س کون ختم ہو گیا ہے
ہاں یہ ہر وقت دستیاب رہنے کی دکھ کا دکھ تو وا بہت بڑا ہے پہلے جب کوئی دفتر سے گھر آتا تھا تو دفتر کا کام وہیں ختم ختم ہو جاتا ہے اب تو دفتر آپ کے ساتھ آپ کے جیب میں گھر تک آتا ہے اور رات گئی تک آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے اس سے کم کام اور گھر کی زندگی کا جو توازن تھا وہ خراب ہو گیا ہے
اور سب سے بڑھ کر ہماری رازداری کا کیا بنا آج کل ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی عادت ہماری پسند ناپسند ہماری ر خائش سب کچھ ان بڑے آلات اور ان کے پیچھے بیٹھے لوگوں کو معلوم ہے ہم جو سوچتے ہیں اگلے ہی پل وہی چیز ہمارے سامنے پیش کر جاتی ہے یہ تو ایک عجیب سا خوفناک ماحول بنتا جا رہا ہے
یہ بات تو واقعی در پیدا کرتی ہے ہمارے ہمارا ہر عمل کہیں نہ کہیں محفوظ ہو رہا ہے لیکن اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہے ہے اور اپنے فائدے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں مگر اگر ہم صحت کے شعبے کو دیکھے تو اس جدید نظام میں کتنی زندگیاں بچ گئی ہے ایسی ایسی بیماریوں کا علاج دریافت ہو چکا ہے جو پہلے لا علاج سمجھی جاتی تھی
صحت کے شعبے میں تو واقع اس کا کردار بے مثال ہے جدید آلات کے ذریعے اب ایسی جراحی ممکن ہے جو پہلے انسانی ہاتھ سے کرنا نام ممکن لگتی تھی اور اب تو دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے مریض بھی شہر کے بارے بڑے حکیموں اور ماہرین سے مشورہ کر سک ٹے ہیں یہ تو واقعی ایک سچا آشرواد ہے انسانیت کے لیے
اس کے کے علاوہ ذرا سوچو ہمارے سفر کرنے کے طریقوں پر پہلے ایک شہر ا سے دوسرے شہر جانے میں دن ا لگتے تھے اور راستہ ا راستے کا بھی ٹھیک سے پتہ نہیں ہوتا تھا اب ہمارے پاس ایسی ہدایات دینے والے نئے نظام ہے جو ہمیں نہ صرف راستہ بتاتے ہیں بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کہاں حجرت زیادہ ہے اور کہاں راستہ صاف ہےا سفر اتنا آسان اور مح فوظ ہو گیا ہے
بالکل صحیح راستے ڈھونڈنے کی پریشانی تو ختم ہی ہو گئی ہے لیکن اس آستھا آسانی نے ہمیں سست بھی تو بنا دیا ہے نا اب ہماری تو اب ہم تھوڑی دور جانے کے لیے بھی پیدل چلنے کے بجائے ان گاڑیوں اور ان کے نئے نظام پر انحصار کرتے ہیں پرانے زمانے کے لوگ پیدل چلتے تھے محنت کرتے تھے اس لیے لمبی عمر پاتے تھے اور صحت مند رہتے تھے
ہاں ہاں یہ تو تم نےم مزے کی بات کی ہم واقع آرام طلب ہو گئے ہے اب تو گھر کا سودا سلوک منگوانا ہو یا کھانا سب کچھ ایک اشارے پر گھر کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے ہمیں ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی یہ آرام کن دن ہی تو ہماری آدھی بیماریوں کی جڑ ہے
اور اس سب کے درمیان ہماری تہذیب اور ثقافت پر جو اثر پڑ رہا ہے اس کا کیا ہم دنیا بھر کے تہذیبوں کو دیکھ کر اپنی تہذیب کو بھولتے جا رہے ہیں ہماری نئی نسل کو اپنے بڑوں کے قصے اور کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی انہیں بس اس دنیا کی چمک دمک ہی پسند آتی ہے جو ان آلات کے ذریعے انہیں دکھائی جاتی ہے
لیکن کیا ہم اس نئے دور کے ذریعے اپنی تہذیب کو پوری دنیا میں پھیلا بھی تو نہیں رہے آج دنیا بھر کے لوگ ہماری موسیقی ہماری خوراک اور ہمارے لباس سے واقف ہو رہی ہے وہ بھی صرف اور صرف اس جدید رابطے کے نظام کی وجہ سے سے تو اثر تو دونوں طرف ہوتا ہے نا بس بات یہ ہے کہ ہم کیا اپنے ہم کیا اپنا رہے ہیں اور کیا چھوڑ رہے ہیں
بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے اثر تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن اس نئے دور کہ ایک اور بات جو مجھے پریشان کرتی ہے وہ ہے لوگوں کا ایک دوسرے کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرنا ہر کوئی اپنی زندگی کو بہترین دی انے کی دور میں لگ ہوا ہے چاہے اندر سے وہ کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو اس نقلی دنیا س نے انسان سے اس کی حقیقی خوشی چھین لی ہے چلو کرتے ہیں بات اللہ حافظ
لو اللہ